جی السلام علیکم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
الحمد للہ خیریت سے ہے اور آپ سب
جی بڑھیا اللہ کرم ہے اللہ کا شکر ہے
ہاں اللہ
جی جناب کیسے مزاج ہیں
ج ناا مزاج تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں دونوں ہی مزاج چل رہے ہیں کبھی خوشی تو کبھی م
جی جی کبھی خوشی کبھی غم یہ بات آپ بہت اچھی بات کہیے دیکھیے کبھی خوشی کبھ سے جس طرح انسان کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں ناشکرہ نہیں بننا صحیح ہے آپ دیکھیے انسان اگر خوشی کا کوئی معاملہ ہوا کیا خوشی کا کام ہو گیا تو اس پہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر وہی ہی مطلب کہ تھوڑا سا گم ہو جائے تو تو لوگ پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ پریشان نہیں ہونا حالانکہ صبر کرنا تھے یہ کے الله تھلا نے جو پریشانی دی ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا
بے سٹ بی سک صحی سرو میں آپ کو
جی تو انسان کو یہ سوچنی چاہیے نا کہ مطلب کہ یہ جو پریشانی ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے انشاء اللہ یہ جو ہے کبھی نہ کبھی ختم ہوگا ہی ہوگا
لے ساک انسان کو صبر کر کرنا چاہیے پریشانیاں جو ہے پریشانیاں خوشیاں یہ تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن اگر انسان کا ٹائم خراب چل رہا ہو تو انسان کو جو ہے اللہ کو یاد کرے اور نماز میں جو ہے نماز میں آئے جی دور کر دے گا
جو بولے ہیں یہ بات بہت اچھی بات بول رہے ہیں آپ کہ اگر پریشانی عائد ہو رہی ہے یا پریشانی ہے تو آپ کسی کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر مت کیجیے اللہ کے سامنے ظاہر کی لیے اللہ کے سامنے انٹیجر کیجئے کی الله تھلا ہمکو پریشانی ہے ہماری پریشانی کا حل آف ہی کے پاس ہے اور لوگ کیا ہے کہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں دوسروں کو سناتے ہیں اپنی پریشانی تو مطلب کہ یہ ہے کہ دیکھے کہ دوسرے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں جو مطلب کہ ہم دوسرے کو سنیں جس سے ہونے والا ہم کو اس کو سنانا چاہیے نا
ہاں بالکل بالکل صحیح ہے صحی باتہ
جی ہمکو تو مطالب الله کو سنا نا چائے اور الله ہی مثلا کو حل کرنے والے ہے
بالکل بالکل سحی بات ہے
ج بائی پ لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آے کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف اور نماز اس کی طرف ہم ردرو والے لوٹے ہر بیماری اور ہر مصیبت کا حل جو ہے اللہ تعالی نماز میں رکھا ہے
ویسا ہر ہر جو ہے نماز میں بالکل صح تو میں ہضورا آپ نے ہر سمادھان ہر سمسیا ا جو ہے ان چیزوں کا علاج جو ہے نماز
جی جی جی جی ہر پریشانی کا جو ہے جی جی بالکل بالکل
نماز چ نماز پڑھنا چاہیے انسان کو
بالکل بالکل صحی فرمایا آپ اپنے اور دیکھیے کہ یہ کہ مطلب کہ صحابہ کو مطلب کوئی بھی پریشانی آتی تو تین
ہاں
دڑ لگاتے تھے اور مطلب کہ نمبر ناز پڑھتے تھے ہاں ہ آج قضائ حاضر یہ ن نماز ہا جاتے نماز پڑھتے تھے ہ تو اس کے بعد اللہ سے مانگتے تھے اللہ سے کروڑوں کا مانگتے تھے
بیس بیس سیح فرما
جی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے جو ہوتا ہے اللہ کے مرضی سے تو ہے جو ہوتا ہے اللہ کے مرضی سے سے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اس کے اجازت کے بغیر کیا کہتے ہیں درخت سے ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے
ای ش اکس سرما ہوجورا آپ نے صحی بات
ہوں ج ج تو اسی لیے انسان کو اللہ پر توقع کل کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ کر کرنا
بے شک بے شک بے شک دیکھو نماز ج اللہ کے اپر بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ کے اگر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالی اس بندے کو دیتا ضرور ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں دیتا اللہ پاک اسے دیکھتا ہے دیکھتا اس کی ہر بیماری پری انیہ دیکھتا ہے جب وہ اپنے گھر پریوار میں جو ہے نماز اگر آپ پانچ ممبر ہو اگر ایک ممبر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کو دیکھ کے جو بات سے جو چار ممبر ہے تو وہ بھی ان شاء اللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پڑھ تو ایک نہ ایک دن وہ بھی نماز ضرور پڑیں گے لیکن گھر میں سے اسٹارٹ کرنی ایک جنے کو تو پڑے گی دیکھو اگر پانچوں ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو دیکھو پھر تو کچھ نہیں اگر ایک بار وہ گھر میں سے پانچ ممبر میں سے ایک ممبر اگر نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے گا تو ہم کہتے ہیں آپ سے ضرور بچے بچے ممبر بھی دو دن نہیں چار دن نہیں تو پانچ دن تو وہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے ایک وقت کی پڑھو دو وقت ہی پڑھو لیکن ضرور پڑھیں گے وہ
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک وقتتی پر ہو چاہے دو وقت پر ہو
ہاں ضروری ہے ٹائم نک نکال کے پڑھو مانو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے شام کو صبح جاتے ہو شام کو کام کر کے آتے ہو تو آپ کے ہو سکتا ہے اگر مغرب سے پہلے اگر آپ آ جائ تو اچ بات ہے آپ کے مغرب بھی ہاتھ آ جائے اور مغرب تک آ جائے تو حصہ اور حضر تو ان شاء اللہ آپ ضرور پڑک تو اور جیسے کہ جمعہ کے دن جو ہے کیسے بھی کر کے آپ اگر چھٹی اگر آپ کر لیں تو ماشاء اللہ آپ کو شواب جو ہے عید کی نماز سے زیادہ واب ملے گا جمعے کی نماز
جی جی بالکل بالل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ نماز کی اہمیت جو ہے بہت ہی ہے اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ قبر میں جو سب سے پہلے جو جس کا سوال ہوگا جس کی پوچھ ہوگی وہ نماز خبر جو سب سے پہل منزل ہے انسانوں کے مرنے کے بعد کی منزل جو ہے خبر اس میں سب سے پہلے جو انسانوں کی مطلب کہ پوچھ ہوگا جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز جگی تو جس کی نماز اچھی ہوئی تو ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے
آپ نے بالکل
تو انسان کو اپنی زندگی زگی میں نماز کو قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے
بالکل بالکل بال بالکل صحیح بات
جی جی آپ کی کیا رائے ہے مطلب نماز نماز جو ہے یہ دین کا ست ون ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی جو صلی اللہا وسلم فرمائے کہ السل تو اماد الدین یہ نماز دین کا ستون ہے ستور مطلب پیلر ہے کھمبا ہ اگر جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ دین مطلب کہ دین کے ایک پلر کو ڈھا دیا دن کے پلر کو وہ گرا دیا
جی سب جیسب صحیح فرمایا آپ نے بالکل صی فرما دیکھیے ہم تو یہی کہتے ہیں سب سے کہ نماز دیکھو نماز پڑھو اور جو بھی ہم کو دکھتے ہیں ملتے ہیں ہمارے بھائی لوگ وغیرہ جو بھی ہمارے پڑوسی میں ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں تو ہم تو ان سے یہی بولتے ہیں دیکھو پریشانی اللہ نے اللہ کی دییی ن جات ہے پریشانیاں سکھ دکھ سب کچھ لیکن اگر آپ ایک بار خوش ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گراؤ گے ہاتھ ہاتھوں سے دواں مانگو گے اور نماز پڑھو گے تو ان شاء اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا میرے مولا آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا میرے اللہ
نہیں ہے تو نماز کی برکت سے اپ کی بیماری اپ کی پریشانی اللہ تعالی فرمایا اپ نے جی جی نماز دیکھیے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نماز دی جو اللہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ان کو تحفے میں دیا کہ اپنی امت سے پیش کیجیے تو اللہ کے نبی نے ہم کو کو ہمارے اوپر جو یہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں بازو ہونے کے بعد تو ہم اس کو بھی اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر مطلب کہ اپنی زندگی کا اور اپنے مطلب کہ اللہ تعالی کے دیا ہوا نعمت جو ہے اسم ہے جسم کے اندر ط پت ہے جسم کیا اضاں کھانے پینے کی چیزیں مل تی ہے تو یہ ساری نعمتوں کا جو حق ادا ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ اللہ کہ ہم نا فرمانیے کر رہا ہے جو اللہ تعالی کا حق ہے جو ان سے نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اللہ سے معافی مانگے گناہوں سے توبہ کرے استخ اللہ کرے کہ ہم ہم سے یہ ادا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیں تو توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کریں
ہاں بالکل بالکل بے شک انشاء اللہ ہ ہمار پڑوس ے وغیرہ جو ہے ان سے صرف یہی بولتے ہیں بھائی نماز پڑھو آپ اور ان شاء اللہ اور بھی جو ہمارے جو ملنے والے ہیں جلنے والے ہیں ان سب سے ہم یہی رائے رکھیں کیا آپ بھیا نماز پڑھو بھائی جان نماز پڑھو گے تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا نماز میں ہر پریشانی کا علاج ہے ہر پریشانی کی سمسیا کا سمادھان ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ نماز میں ہر پریشانی کا حل ہے ہر مصیبت کا حل ہے نماز میں جی ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ بھیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترکیب ترغیب دیجے اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیجیے ابھی سے تاکہ وہ دیندار بنے دین کے ماحول میں رہے اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے ان شاء اللہ کہ اپنے دوستوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں گے نماز کے طرف بلائیں گے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی نماز کے لیے دعوت دیں گے ان شاء اللہ تعالی اس سے کیا ہے کہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا چال گ آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی بات بتلائی ان شاء اللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں تولہفظ